ہلو
وعلیکم السلام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
بالکل بھی آواز نہیں آ نہیں ہے میری
جی اب آ رہی ہے بولیے اللہ خب السلام ععلیکم
جی وعلیکم سلام جی کیسی ہو آپ
جی میں تو خہریت ہوں آپ کیسیے ہو
اچ میں بھی بالکل خہریسی ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوںھ آج موسم کیا تھا آج ہمارے یہاں بارش ہو گئی تو موسم ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے ہمارے یہاں
جی
اور کھانا پکا لیا جی آپ نے
جی میں نے کھانا ابھی ہم میں تو کھانا نہیں پکاتی ہوں میری امی جان پکاتی ہیں
ہاں جی بشا ان شاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی امی جان کھانا پکاتی ابھی نا آپ چھوٹی ہوں گی گھر میں تو آپ کا زیادہ لوڈ نہیں ہوگا
جی بالکل آپ نے بالکل صحی پہچانا ابھی ہماری امی جانے وہ بولتی ہیں کہ تعلیم پہ دھیان دو
ہاں جی بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ میں بھی یہی سوچ رہی تھی آج کل کے بعد نا پستکالیہ جانے کی سوچ رہی تھی مجھے تو پستکالیہ جانا بہت ہی زیادہ پسند ہے
جی مجھے بھی بہت پسند ہے
ہاں جی ویسے تو ویسے روزاننا چاہتی ہے پستکالے یا پھر جب کبھی جاتی ہو
جی ہمارا جو اسکول ہے وہاں پہ الگ سے ایک لیب ہے لائبریری ہے تو ہم وہیں پہ جاتے ہیں ماشاء اللہ وہاں پہ اتنی پیاری اتنی اچھی اچھی کتابیں ہوتی ہیں
ہاں جیاء اللہ صحیح فرمایا جی آپ نے
ہاں جی تو ویسے میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو گیان ہے جو سیکھ ہے وہ ہمیں فون سے نہیں ملتی آن لائن نہیں ملتی وہ ہمیں کتابوں سے بھی ضرور مل جاتی ہے
سے نہیں ملتی جو ہمیں کتابوں میں ملتی جب کبھی غلط بھی آ جاتا ہے
جی لیکن ہر بار غلط نہیں آتی
کہ ہاں جب کبھی آ جاتا ہے غلط انٹرنیٹ بھی غلط غلط ہوتا ہے جب کبھی تو
کیا جی کیا دوبارہ بولنا چ رہا
انٹرنیٹ میں بھی جب کبھی غلط چیزیں آ جاتا ہیں جی ہم سرچ کچھ اور کرتے ہیں سرچ کچھ اور ہو جاتا ہے کتابیں کیا ہے وہ تو بالکل ہی نیمت روپ سے صحیح ہوتی ہیں کتابیں تو ان میں تو کوئی بھی مسٹیک نہیں آتی کہ کسی بھی پرکار کی
جی نہیں میں ہم نے ہم نے مطلب شروع سے تعلیم لی ہے وہ ہم نے کتابوں سے ہی لیے تو ہمیں تو کتابوں کے بارے میں کافی اچھی نالج ہے تو ہم کتابوں سے ہی ہر بار تعلیم لیتے ہیں
ہاں جی ان شاء اللہ جی بالکل صحیح ف ہے وسے میں جان سکتی ہوںی پستکالیہ میں تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے جی
جی مجھے تو پستکالیہ میں اکیلیے بیٹھ کے بالکل سان جگہ پہ بیٹھ کے وہاں پہ کتابیں پڑھو جو ہمارے دل کو ہماری جو ہمارے دل کو سکون دے ایسی کتابیں پڑو
ہاں جی سار آپ نے مجھے بھی پستکال میں وہاں پ شانت واتورن اور نمت روپ سے پڑھائی بھی ہو جاتی ہے جی ہماری کیونکہ جب ہم گھر پہ پڑھائی کرتے ہیں جی تو گھر پہ کیا ہے سور زیادہ ہوتا ہے پڑھائی کم ہوتی ہے اور پالیہ میں کیا ہے پستکالیہ میں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے ہمیں پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر کیا ہمارا بھی من لگتا ہے جی پڑھنے میں تو ہمیںاری بھی پڑھائی ہو جاتی ہے وہاں کا ماحول نا بالکل شانت ہوتا ہے
جی بالکل آپ نے صحی فرمایا اس لیے ہم کو تو لائبریری جو پستکالیہ ہے وہاں پہ جانا کافی پسند ہے اور ہم جاتے بھی ہیں ڈیلی وہاں پہ جو کتابیں ہوتی ہیں تو ہمارا دن مطلب کہ روزانہ وقت کے حساب سے ماشاء اللہ جیسا من ہوتا ہے ہم ویسی ہی کتابیں پڑھتے ہیں
ہاں جی لب کچھ صحیح فرمایا جی آپ نہیں ابس جی پستکالیہ میں ہر طرح کتابیں بھی مل جاتی ہیں جو ہمیں بازار میں نہیں ملتا وہ کہیں بھی چل جاؤ کسی بھی اسکول کی پستکالیہ میں چلے جاؤ آپ وہاں پہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی بازار میں نہیںیا وہ
جی بالکل جو کتب خانہ یعنی کہ لائبریری علم اور معلومات کا ایک اہم مرکز ہوتی ہے نا
اوراں
جی
بالکل صحیح فرما رہی ہو جی اب ایسے مجھے نا کہانیاں پڑھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے ان سے ان سے کیا ہے منورنجن کے ساتھ ساتھ شکھا بھی ملتی ہے ہمیں کہانیاں پڑھنے سے
کطب خانہ مطلب جہاں طرح طرح کی کتابیں رشالیں اور تعلیمی سامگری اپلبدھ ہوتی رہتی ہے
ہاں جی بالکل صحیح تھا کیا آپ نے
جی اور بتائیے جی ہ
اور تو میں بالکل ہوں جی بس بیٹھی ہوئی ہوں آپ سنائیے آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے
جی ہمارے یہاں پہ تو آج کا موسم کافی خوشنما ہے
ہاں جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے
جی میں مطلب کہ کتب خانے کے بارے میں اور کہنا چاہوں گی کہ یہ طلبہ استادوں اور علم سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت فائدے مند جگہ ہے
ہاں جی ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے میں کیا جان سکتی ہوں کہ آپ کے یہاں پہ پستکالیہ سے کتابیں گھر لینے کی سوھا ہے کہ نہیں ہے
جی ہمارے یہاں پہ تو گھر پہ بھی لا سکتے ہیں کتابیں ہیں جو انہیں الگ سے پرسنلی پڑھ سکتے ہیں آپ
ہاں جی بالکل صحیح کہا آپ نے اور ویسے کیا ہے کتابیں پڑھنے سے ایکاگگرتا بڑھتی ہے اور باشا بھی بہتر رہتی ہے رو جانا آپ کتابیں پڑھو تو ہمیں بہت سارا گیان ملتا ہے جی سیکھنے کو
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا یہاں لوگ جی یہاں لوگ اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کتابیں پڑھتے ہیں اور نئی نئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں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
جی بالکل آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی لائبریری کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے کیونکہ کتابیں انسان کی سوچ کو وشی بناتی ہیں اور اسے نئی دنیا میں پریچت کراتی ہیں
ہاں جی انشاء اللہ انشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی میں تو بھوول ہی گئی تھی
جی
اور ویسے پستکالیہ کیول ودارتھیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سبھی کے سبھی بھی لوگوں کے لیے اپیوگ بھی مانا جاتا ہے
کل جو قتب خانہ نہ صرف علم میں اضافہ کرتا ہے بلکہ پڑھنے کی عادت کو بھی بڑھاوا دیتا ہے
ا ویسے میں جان سکتی ہوں کہ تمہارے وچار میں ایک اچھی پستکالیہ میں کیا کیا ہونا چاہیے آپ کو تو اچھی طرح کی ا پتا ہوا با جی آ کو بہت اچھا یونولی ہے
جی ایک اچھی پستک کالے میں تو یہی ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک تو مین پارٹ ہوتا ہے ماشاء اللہ جو سب سے مکہ چیز ہوتی ہے وہ ہے شانتی ایک تو کطب خانے میں شانتی ہونی چاہیے
ہاں جی بالکل صحی فرمایا جی
جی اور دوسری بات
اور بیٹھنے کی ووستھا بھی ہے اچھی ہونی چاہیے وہاںپ پ پستکال میں کرمچاری بھی ہونی چاہےے
پہ ہر طرح کی کتابیں ہونی چاہیے
ہاں جی انشاء اللہ انشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہوں جی میں تو کیا ہے میرے تو دماغ سے ہی نکل جاتا ہے کہ پستکالیہ میں کیا کیا ہوتا ہے اور میں بھی نہ پہلے نیمت روپ سے پستکالیہ جاتی تھی تو میں کیا کرتی تھی بہت سی بہت سی میری جو فرینڈ تھیں اور کچھ باجی تھیں وہ جاتی تھی سات بجے تو مجھے تو بھائی سات بجے جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا ماشاء اللہ دس بجے جاتی تھی یا پھر بارہ بجے جاتی تھی اور پانچ بجے ہی بھاگ آ میرا تو بالکل بھی من نہیں لگا اسستقالے میں
جی نہیں ایسا نہیں ہے میں بتاؤں کچھ لوگوں پہ گھر کے کام بہت ہوتے ہیں تو وہ جا ہی پاتے ہیں صبح جلدی اور نہ ہی اتنا لیٹ آ پاتے ہیں اور جو جن کی امی اور ابو جان کام کرتے ہیں وہ صرف جو وہ لوگ ایسے رہ سکتے ہیں جو صرف تعلیم پر ہی دھیان دیں ماشاء اللہ ان کے لیے وقت کی وقت کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ پڑھنے پہ تعلیم پر زیادہ دیتے ہیں
ہاں جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ نے بہت سارا بتایا پستکالیہ کے بارے میں مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اچھا لگا مجھے مجھے
جی مجھے بھی کافی اچھا لگا چلو اللہ حافظ
جی خدا حافظ